وعلیکم السلام کیا حال آ
ہاں میں ٹھیک ہوں آب ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ آپ سناؤ کیا کر رہے ہو کھانا تو نہیں کھا رہے تھے
نہ ابھی نہیں ابھی تو ٹائم ہے ہمیں
اچھا اچھا کتنے بر آپ کھاتے ہو
ہم خطے ساڑے دس لگ بگ
اچھا اچھا اچھا اللہ اچھی بات ہے اور پتا اور کیا حال چال کیسا رہا دن
رہا ن ساٹھ
ہاں الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے ہاںاں انہوں نے بھی کھایا کھانا ہم نے بھی کھایا ہم لوگ تو جلد ہی کھاتے ہیں ہم لوگوں نے جلد د کھایا اور فائقہ ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے
ہاں باقی سب ٹھیک
کال کچھ کی ہے آج
ہ نہ میں نے فائیک کی تھی ایک دو اب مجھے ایک اور کال کرنی ہے آخری کال
آخری نہیں ابھی تھرٹی آئیں گی
میں نا وہ جو پہلی پانچ کال آتی اس میں سے
ہاں فاے کر کوئی کی
اس کو آ ہی نہیںیر رہا ابھی کچھ
کیا بول رہے اس کو بولو ریفریش کرنے کے لئے ایک بار آج آیا ہوگا اس کو اس کو بولنا ریفریش کرنے کے لیئے اس اس میں ابھی آپ نے یہ نہیں دیا کوئی مجھے بولو جو اکاؤنٹ نمبر آپ دو گے نا اس میں اس میں کچھ ہے پیسے آپ
ہاں اس میں ہے
اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھتے ہیں فی الحال آپ کرو کالس تو پھر دیکھتے ہیں پھر میں اس میں دکھاؤں گی کبھی
ختم اس کے بعد آئے گا کچھ
ہاں میں اس میں ڈالنا پڑے گا نا اکاؤنٹ کبھی آنا نا میں اگر آفس گئی نا منڈے
ہوں
اگر آپ کو ٹائم ملا تو آپ وہیں سے آنا میں ملوں گی نا وہیں پہ آپ کو ہوں میں آپ کو کال کروں گی فی الحال آپ یہ ٹاسک کرو ختم آرام سے ٹھیک ہے اور بتاؤ باقی سب ٹھیک اچھے سے اور کیا خاص
بس ٹھیک اور
مما ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک
اور بتاؤ کیا کر رہے تھے ابھی آپ
بس میںیسے ہی بیٹھا تھا
اچھا اچھا چلو اچھی بات ہے آج ویسے گرمی ا اتنی بھی نہیں تھی مت اور ٹھیک ٹھاک ہی تھا
ٹھیک ہے ن
کو تو نہیں لگا ہوگا یہاں ٹیوشن پہ
نہ نہ بت ہے نا وہاں پہ اے سی وی سی ہاں لیکن کبھی کبھی لائٹ جاتی ہے پھر ہو جاتا ہے ہاں
ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے چلو اور بتاؤ باقی کیا حال چال باقی سب کیسا چل رہا ہے پھر وہ کا پرسوں پہنچے تھے ٹھیک سے ممی اچھا اچھا نہیں وہ تو یہ رکشا میں گئی تھی نا وہ پنی ت
ہاں مما بھی پہنچی تھی میں بھی پہنچا تو ماما بھی وہیں سے اسی ٹائم پہ
اچھا مطلب کہھر ٹائم ہی لگا تھا تھوڑا سا ہوں چلو اچھی بات ہے اور سناؤ نیا تازہ کچھ
ب ٹھیک اسو ساتس س ہو گئے کہ نہیں بھی
نہیں نہیں ابھی وہ بیٹھے تھے وہ اصل میں دن میں آج تھوڑا بہت نیند کی تھی ان لوگوں نے اس لیے وہ لیٹ اھسو ون کے
اچھا ٹھیک
ہ بور ہو گئے نا وہ کھیل رہے تھے ادھر ادھر پھر تھک گئے پھر صرف بولتے ہیں ہم کب جائیں گے ار ہم کب جائیں گے گھر وہ لوگ تگ ہاں وہ نا یہ لوگ یہاں پہ بہت تانگ آ گئے اسی وجہ سے
اور جو جانا ہوگا اسکول بھی ان کو جلدی
ہاں تو پھر نہیں اب مجھے نہیں لگتا ہے ان کو اور چھٹیاں ملیں گی اب تو جانا ہی ہے منڈے سے
بڑھائے گی نہیں چھوٹیا جتنی ہے تو اب اتنی ہوگی
ہاں ہاں ہاں نہیں
کیونکہ گرمی بیت ن نے تیز نیب
نہیں اب تو ہو جائے گی فرق کہہ رہے ہیں اپ بارش بھی ہونے والی ہے اس پہ آ رہا تھا نیوز میں اکیس سے بارش ہوگی شاید
ہ اور کیا بس یہ جولائی کے اپ دس دن اس کے بعد تو پھر اور ٹھیک ہو جائے گا موسم
ہاں اگست میں بھی تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے پندرہ اگست تک اس کے بعد تو بالکل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ
ہوں ہ
اس کے بعد نہیں رہتا ہے اور بتاؤ بر ڈے منایا پرسوں کچھ کہ نہیں کچھ نہیں
ہاں س دوستن کےات
اچھا گئے تھے چلو اچھا کیا اچھا کیا چلو اچھی بات ہے پھر تھوڑا نکلے نکلے آپ یہاں بیٹھتے تو ہم بھی کچھ کرتے وہیں ہم شام کو بات کر رہے تھے کہ ہم بھی تھوڑا آؤٹنگ کرتے ہیں مگر آپ چلے گئے
اس کو جو ہے ن فائ کردی کا جو ہے ن نا دفتر ورنہ پھر لیٹ یا پھر ہم کل اس کے اگلے دن بھی جا سکتے تھے کیونکہ مجھے جانا تھا نا شام کو ہی ٹیوشن
ہاں اور مجھے بھی تو آفس جانا تھا اگلے دن
ہوں
میں آرام سے چھو اور ا اس دن زیادہ ٹریافک بھی نہیں ہوتا اس دن تو جس دن ہم نے لے اس دن تو بہت
ہاں اس دن سے نا بہت جگہ پہ بند بھی آپ کرہ رہے کبھی اور
ہاں انشاء اللہ اب تو چھٹیاں ہو جائیں گی اور کبھی ایک دو دن اگر چھٹی ہوگی سا تو پھر آنا
ہاں اب مجھے لگتا ہے اب ایل ا نہیں کرے گی نا باندھ اب ان کو بھی زیادہ سر بس نہیں اتنا پھر بورڈ کے امتحان کے لے کرے کہ نا چھٹی ہے ایک مہینہ پہلے پ دن ہاں سپمبر
ہاں
ففٹین کے بعد پندرہ کے بعد
پندرہ سپٹمبر کے بعد چلو اچھا ہے
سی س کو بھی آ جلدی جانا ہے دبھائی
ہاں پتہ نہیں ابھی نہیں کچھ ڈیسائڈ کیا اس نے تو مگر جائے گی اچھا ہے اکیلے یہاں ٹینشن بھی رہتی ہے بہت مجھے بھی کیونکہ ابھی چلو چھٹی چھٹیاں ہیں میں یہاں ہوں لیکن جب میں بھی آپ جاؤں گی پھر مجھے بہت دماغ میں رہتا ہے نا وہ بہت بہت زیادہ اور کیا اور کیا اکیلے اچھا نہیں لگتا پھر میں کبھی صبح بھی دن میں بھی شام کو بھی فون کرتا وں ٹھیک ہی ہے کیونکہ اکیلے
تو بھی میں نے بہت ہنسی تھی کبانے کے لیے دو چار دن یہاں بھی
ہاں میں بھی اس کو کہہ رہی تھی کہ جانا ایک دو دن جانا وہاں بھی تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا اس
آپ کو کب جانا ہوگا گھر سیٹرڈے سنڈے
ہاں میں سٹرڈے ہی جا رہی ہوں
پھر انیں دنوں بولنا سی سی کو آنے کے لیے پھر
وہی میں بولوں گی اس کو دیکھتی ہیں دکھتی ہوں پ نہیں وہ تو فی الحال نہیں آئے گی وہ بھی فی الحال گھر ہی ہے ہاں آرام سے اور کیا اور کیا اچھا ہے تھوڑا چینج بھی ہو جائے ہو جائے گا کیونکہ تھک بھی جاتی ہے گھر پہ کہاں ادھر ادھر اور بور بھی ہو جاتی ہے اس لیے میں بھی سوچ رہی
ہوں ماموں کا بھی ہو جاتا تھا نا یہی صبح اٹھنا پھر گھر کے کام پھر ادھر ہی بیٹھنا تو بھی پرسوں چیز کے یہاں یہ تھوڑا ہو جاتا ہے
جی اب ایک چیز ہے کہ وہاں تو بھی آپ ہو فائقہ ہے تو شام کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے ممی کو کیا ہے کہ یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا سجاد بھی آتا تو وہ ڈائریکٹ اوپر چڑھ ہےھانا کھے نیچے آتا پھر اوپر چڑھ ہے تو ممی زیادہ ہی تانگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا
تو مم تو بھی ہوتا ہے نا م مما کو تین بجے تک کدھر ہی
ہاں آپ بھی ہوتے ہو تین بجے تک ادھر پھر فائقہ بھیھی آتی ہوگی پانچ م چلو آپ کے چھ تک ہاں تو بھی پھر تھوڑا بات وات ٹی وی وغیرہ وہ چل جاتا ہے چلو اللہ صحت دینا چاہیے باقی سب ٹھیک ہو ان شاء اللہ اور آ بتاؤ باقی کیا حال چال
بس باقی ہو ٹھیک
ہوں آپ یہ کام کرو ختم اس کے بعد اور کام آئے گا وہ بھی بیچ پہ ضروری نہیں ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا
نہ نہ نہ میں جو میں تو پانچ کال مجھے اتری آیا تھی آپ کو پت ہی ہے
ہاں
تب سے میں مجھے لگتا ہے دن میں ایک کرتا ہوں یا کبھی کبھی دو کرتا ہوں شام کو ساھے دس کھانا کھان کے بعد ورہ دن کو نہیں میں کرتا ہوں کے سات
ہاں وہی نا میں پڑھائی شڑھائی کا بھی کیونکہ تھوڑا یہ بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ مت زیادہ وہ اوور ہاں اس کو بھی آئے گا وہ بھی کر سکتی ہے وہ مجھے بھی کر سکتی ہے اس نمبر پہ یا آپ مجھے بھی کر سک پہلے مجھے میسج کرنی ہے ا کیونکہ کبھی بچوں کے ساتھ بزی ہو جاتا ہیں نا تو آپ کبھی میسج کر سکتے ہو ہاں مجھے کہاں پتہ ہے کہ آپ مجھے لگا آپ آئے ہوں گے مجھے نہیں پتہ ت آپ ٹیوشن
سوا آٹھ تک بونچتاوں گھر
اچھا چلو آپ نکلتے ہوں گے نا لیٹ ہی ٹیوشن سے
ہاں ہمیں ساڑھے سات اوپر اوپر ہی چھٹی ہوتی ہے پھر لگتا ہے نا ٹائم ٹریفک ہوتا ہے پھر شام کو دوست کے سات تو ہو نا بائک پہ
اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ کب وہ بھی وہیں سے رہتا ہے
نو ریت علا آ بپ سکول کا پتہ میرا سکول
ہاں ہاں ہاں
ادری پہ رہتے وہ
اچھا پھر وہ آپ کو پہلے ڈاپ کرتا
ہاں پہلے شاپ گہ پھر جاتا ہے گھر
چلو چلو چلو اچھی بات ہے
ہوں
چلو اور بتاؤ اور کیا خاص کیا آج دن میں
مس سے ٹیوشن ویوشن
آج کیا سالان پکایا آپ لوگوں نے
سر ہمیں مٹر اور آلو ہے
چلو اچھی بات ہے
اور فرائی کرنے کی کچھ چٹنی وٹنی بنائیے
اچھا اچھا چلو بہت اچھا
آپ کو کیا تھا سالن
ہمیں اس کو عمر صاحب کو زکام تھا اس کے لیے تھوڑے آلو بنائے تھے تھے مرچی والے اور خود ہم نے پکایا تھا کڑم
ہاں
مونج جس کو بولتے ہیں ہاں تو وہی پکایا تھا ہم نے
ٹھیک ہواتا ہے وہ کچھ میٹھی ہو جاتی ہے نا کہ نہیں ابھی نہیں ہوتی ہے
نہیں ہمیں تو ٹھیک میری تو فیوریٹ ہے اور اچھی بھی ہوگی تھی جب میٹ کے ساتھ ڈالتے ہیں نا تو وہ بہت اچھے ہو جاتے ہاں وہ اور مرچی ٹھیک ٹھاک ڈالنی ہوتی ہے اس میں پھر وہ اچھے ہو جاتے ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں عجیب ہی ہو جاتا صحیح ہے میٹھی بھی ہو جاتی ہے کبھی لیکن ایسے ٹھیک ہو جاتا تا مرچی جب ٹھیک ٹھاک ڈالیں گے اس میں پھر مزہ آتا ہاں
گلی ڈول کے
ہاں وہ اچھا ہو جاتا ہے اس سے اس سے بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے چلو آپ کا فیورٹ تو راجما ہے ہے نا
ہاں ہاں
آل ٹائم فیورٹ
ہوں
چلو اچھی بات ہے اور باقی سب ٹھیک ٹھاک اچھا
بس ٹھیک شکر ہاں
چلو اچھی بات ہے چلو کرو آپ کانا کھانے کی تیاری ان شا ان شاء اللہ کرتے ہیں کل بات اوکے خدا حافظ وعلیکم السلام